السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ آپ کیسے ہیں
ہاں جی ہاں جی بس سب بڑھیا ہے اور آپ بتائیے ادھر سب ٹھیک ہے گھر پریوار سب
جی جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہیں بس
ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی بس بچے سب ٹھیک ہے آج کل بچے لگے پڑے ہیں ان کو ہولی ڈےنا ہوا تھا تو ابھی تک تو جون تو پورا انہوں نے اس میں پروجیکٹ وغیرہ سب اسائنمنٹ وغیرہ یہ سب کرنے میں بتا دیا ہے اور ابھی اس منتھ میں چل رہا ہے سمیشن کا کام تو ابھی ڈیلی کے بیسس پہ بس لگے ہوئے ہیں تو اتنا ورک دیتے ہیں اسکول والے بچوں کے اوپر اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ پوچھو نہیں پریشان ہو جاتے ہیں بچے کیا کرے کیا نہ کرے ہم لوگوں کو بھی تو پیرنٹس لوگ اتنا ہیلپ کرتے ہیں ہم لگے رہتے ہیں تب بھی جا کے پھر بچوں کا بچارا کام نہیں ہو پاتا ہے
بالکل یہ تو غلط ان کی ہے نا جو ہمارے جو ان کے جو ٹیچرس ہے نا اور جو ٹیوشن ٹیچرس ہو یا چاہے اسکول والے ہو تو ان کو ل اتنا نہیں دین چاہےت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اتنا سارا ہوم ورک دیتے ہیں کہ بچارے کر نہیں پاتے تو مجھے لگتا ہے کہ ان پہ دما بھی زیادہ پریشر پڑ جاتا ہےا
بالکل بالکل ابھی دیکھو جون میں ایسے اتنے سارے پروجیکٹ دے دیتے ہیں مطلب وہ پروجیکٹ بچے تو دور ہم لوگ جو ان کے پیرنٹس مطلب ان کے امی ابو ہم لوگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے یوٹیوب میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کیسے بنانا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ اس ٹائم بائی ہم نے جو پڑھائی کی اور اب کا ان کا جو نیو سیشن ہے اس میں بہت انتر ہوتا ہے تو ہم لگوں کو بھی و ٹیوب پہ جا کے دیکھ کے
ہوں ہ بالکل ہلو ہلو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 ہلو
ہیلو ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی ابھی اب آ رہی ہے
یہ پتا نہیں سگنل ایشو ہو گیا ہوگا آئی تھنک
اچھا اچھا کوئی بات نہیں ہوتا رہتا اس ایپ میں ہے نا
ہاں جی ہاں جی اور بتائیے بس بچوں کا تو اتنا کام ہے پوچھو نہیں ان کو ٹیچر لوگوں کوہیں ہے بس دیتے رہو اور بچے بچارے کرتے رہے اور سب سے بڑی سمسیا ہے کہ آج کل ٹیچر ڈیلی بیسس کا کام بھی جو ہے اس میں نہیں دیتے پہلے کیا ہوتا تھا ڈائری میں بچے لے کے آتے تھے نا اس میں لکھ دیتے اور آج کل تو ٹیچر پ بناتی ہے اور فون پہ ڈال دیتی ہیں بچوں کو فون سے دور کرو اور لیکن ٹیچر لوگ ہیں کہ نہیں انہیں فون دو کام کرنا ہے بچے پڑتھے رہتے ہیں
لیکن اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے نا تو جو لوگ پیرنٹس لوگ ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہم ان کے ٹیچرس ہیں ان کے ساتھ بات کریں نا تو دھیرے دھیرے کر کے تو ختم ہو جائے گا اگر ہم لوگ بات کریں ویسے تو ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں ایسی
بالکل بالکل ہم نے تو اپنی کچھ فرینڈوں کو جوڑا تھا میں کیا میزورٹی کرتے ہیں یونٹ کچھ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ تو دیکو بچوں کا اس میں کیا ہو رہا ہے میم میرے بچے کے اسکول میں مطلب جو ان کا سیشن ہے اس میں کم سے کم نببے بچے ہوں گے نببے سو بے اور اس میں سے اسی بچوں کو چشما لگا ہوا ہے اسی بچوں کی آئی سائڈ ویک ہے جس میں میرا بیٹا بھی ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ انہیں فون مت دکھائیے لیپٹاپ مت دکھائیے ٹی وی مت دکھائیے ٹھیک ہے ہم ٹی وی تک سہمت ہے ہمہیں ٹی وی نہیں دے رہے فون اور لیپٹاپ سے ہم انہیں کیسے روک لے بھائی اسکول کا کام ہی ان کا ڈیلی بیس اس کا کام ٹیچر لوگ اسے دے رہے ہیں اور بچے کو جب فون دیا جاتا ہے نا جب ان کا ہوم ورک ہوتا ہے تو بچہ ایک گھنٹے کی جگہ سے دو گھنٹے امی کر کے لپٹتا ہے اس کو پتا وہ دیکھ لیتا امی تو نہیں آ رہی ہے وہ دیکھ لیتا آ رہی ہے تو جھٹ سے کام کرنے لگ جائے گا دیکھ رہا ہے چلی گئی ہیں تو وہ گیم کھیلنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اپ ان کو کیسے دور کریں
نہیں آپ لوگوں کو چاہیے خاص کر اگر آپ بات اٹھاؤ گے جمع کرو گے ان لوگوں کو ٹھیک ہے تو خالی مجھے لگتا ہے کہ تم کر پاؤ گے
ٹیچر لوگ اب پتہ ہے سب اگر سب لوگ زیادہ زیادہ بوٹس ہوتی ہیں تو تو اس کا اثر پڑتا ہے ابھی کیا میں ہوں دو چار لوگ اور میرے ساتے اکٹھا ہو جاتے ہیں باقی کے پیرنٹس سے ہم بات کرتے ہیں میں نے کہا دیکھو بچوں پہ اثر ان کا کہنا ہوتا نہیں دیکھیے فون تو آج کل کل نارمل ہو گیا ہے میں اور کوئی بات نہیں بچے لے تو پھر کیا ہے کہ جب وہ بات جاری ہوتی ہے پرنسپل تک تو وہ بات پھر کچھ بوٹوں میں بٹ جاتی ہے تو پھر ا اتنا نا اس چیز کا اثر نہیں پڑتا ہے یا تو میزورٹی بیٹھے سب لوگ کرے اس چیز کو نا ٹیچر بھی کہ دیتے تمیں کوئی تمہیں الگ ہی زیادہ پریشانی ہے میڈم اب انہیں کیا سمجایا جائے ہمارے بچے کے بھشیہ کے ساتھ ہی کھلواڑ ہو رہی ہے نا دیکو آج ان کی آئی سائڈ اتنی ویک ہے کہ وہ ان کو چشمہ پراپرلی چوبیس گھنٹے لگانا پڑ رہا ہے تو ابھی تو وہ ب دس سال کا بچہ اور دس سال بعد جا سوچو سی آئی سٹ کہاں جا کے رک
بالکل اور زیادہ ویک ہو جائے گی
ہے نا اور زیادہ بھی ہو جائے گی اور بچہ ابھی یہاں ہے کالج میں اور زیادہ پڑھائی ہوتی ہے اور پھر جاب کرے گا کمپنی پیوٹر پہ بیٹھے گا تو وہ تو اور بھی زیادہ چیزیں پھر بکار ہوتی چلی جاتی تو یہ والی چیز ہے پتہ نہیں اج کل کا کیا ہے یہ ٹیچر لوگوں نے یہ کورونا ٹائم آیا نہیں آیا انہوں نے ایک الگ ریت نکال دی
تب سے ہی تو یہ سارا پھیل گیا ورنہ تو کبھی نہیں ہوتا تھا فون پہ ورک وغیرہ ہے نا
کچھ نہیں کبھی نہیں دیکھو ہم بھی پڑھنے جاتے تھے فون سے تو دور دور کا نہ تھا ٹویلتھ میں آ کے ہم لگوں کو ہمارے ہاتھ میں کمپیوٹر ملتا تھا ا نا اور آج کال تو فورتھ ففتھ کا بچہ ہے کہ ہمیں اسمنٹ کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں لیپ ٹپ دو لاک کے تو آج کل تو بہت ساری چیزیں آکورڈ ہوتی جا رہی ہیں
دیکھو جب کووڈ کا ٹائم آ گیا تھا تو تب تو ٹھیک تھا نا کیونکہ ڈسٹینس بنائی رکھنی تھی دوری ہے نا تو سر چاہے توے جب حالات سدھر گئے تھے ہم ٹیچر لوگ کو چاہے تھا کہ یہ سسٹم اب ختم کرے لیکن کسی نے تو پھر بات ہی نہیں کی تو کنٹینیوسلی چلتا رہا پھر یہ
جی جی جی جی جی وہ سمے کیا تھا چلو سب لوگ ڈر رہے تھے بچہ بھی اسکول نہیں جا رہا تھا گھر سے سب آن لائن کام چل رہا تھا لیکن ان ٹیچر لوگوں نے کیا کیا انہوں نے پھر اس اس کام کو کنٹینیو رکھا
بالکل
ہے نا ابھی دس دن کی چھٹیاں ڈال دیں گے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کر دیں گے اور پھر جو اور تو اور جو ڈیلی بیسس کا کام آ رہا ہے نا جیسے آج بچہ میرا اسک کول گیا ہے آج کا کام بھی آیا تو وہ انہوں نے ڈائری میں نہیں لکھ کے دیا سیدھا پیری ایف بناتی ہیں اور ڈال دیتی ہیں پیرنٹس کے پیرنٹس دقت ہے بچے کی دقت ہے ان کی کوئی دقت نہیں ہے
صحیح ہے
تو یہ
اب تو کیا ہی کر سکتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا یہ ختم ہونے والا بھی یہ پروسیس
نہیں نہیں یہ ختم نہیں ہوگا یہ تو دراصل میں دیکھیے اب چل گیا ہے تو چل ہی گیا ہے آج کل تو اسکولوں میں بھی بچے کی پہلے ابھی تک تو کمپیوٹر کلاسز ہوتی تھی اور آج کل کیا ہو گیا اے آئی کی کلاسز اور اسٹارٹ کر دیا تو یہ چیز تو اب ہٹنے والی ہے ہی نہیں یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکے کہ یہ چیزیں ہٹے گی یا کچھ ہوگا نہیں یہ تو اب کنٹینیو ہو گئی ہیں اور زیادہ اس چیز کا مطلب اور زیادہ پاپولیشن پاپولر ہو رہا ہے یہ تو
بالکل بالکل
تو اس چیز میں کچھ نہیں کر سکتے بس تھوڑا سا یہی ہے اپنے بچے کو لے کے تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے اور یہ ہر شاید ہی ہر پیرنٹس کی ہوتی ہے شاید مجھے لگ رہا ہے میری کوئی اسپیشلی نہیں ہے
نہیں دیکھو کیا ہوتا ہے دیکھو یہ تو ختم نہیں ہو سکتا ہے نا لیکن تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تھوڑا کم کر سکتے دیکھو گھر میں جب ہوتا ہے بچہ تو اس کو دیکھیے ہوم ورک کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہوتا اس کا تو اس اتنے ہی ٹائم میں اس کو فون دے دو یوز کرنے کے لیے لیکن جو ہماری جو مہی ہے ہے نا ہماری ماں بہن ہے تو وہ کیا کرتے تھ اس کے پاس فون اگر ایک گھنہ لگے تو وہ تین گھنٹے رکھتی ہے اس کے پس کیونکہ وہ بولتی میں تب تک کام کروں ہے نا تو یہ لگا رہے گا فون کے ساتھ مجھے پریشان نہیں کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمم ہمم سب سے زیادہ غلطی تو ان کی ہی ہے کیونکہ اپنا جان چڑانے کے لیے تو فون دیتے اپنے بچوں کو
جی جی میں نے اپنے گھر میں اور بھی دیکھا ہے دیکھو چھ مہینے کا بچہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے نا انجان بچے اس کو نہیں پتا کچھ دنیا داری کا اور میں نے بہت ساری جیسی امیوں کو دیکھ وہ کیا کرتی ہیں اس کے فون میں کوئی پوئم چلا دیں گی کویتا چلا دیں گی اس کے پاس رکھ دیں گی ہے نا اور پھر وہیں سے کیا ہے بچے نے لت لے لینی ہے وہیں سے بچے ایک دن دیکھے گا دو دن پھر اس کو پھر کیا ہے نا وہ روئے گا تو ترنت اس کو فون رکھے دیں گے تو وہ بچے کی عادت میں آ جاتا ہے وہ چاہ کے بھی نہیں چھوڑتے پات اسٹارٹنگ سے ہی باتتا ہے
تو بات ہےا اب آبیکھو جو چھوے چھوٹے بچے کھانا نہیں کھے کھان کھانے کے ٹائ میں بھی ان کو فوناہیے کارٹون دیکیں گے نا پڑھائی کرنی تو پڑھائی کے ٹائم سو تب تک سوئیں گے ہی نہیں جب تک ایک دو گنٹہ فون نہیں دیکھیں گے کوئی بھی کام کرا لو ان سے پہل بتائیں گے ہمیں فون دے دو
ہاں یہ تو ہے انہیں فون دو تب وہ ا اچھے سے کھانا کھاتے ہیں مائیں بھی سوچتی ہیں چلو فون دے دو کم سے کم ہمارا بچہ کھانا کھائے گا ہے نا یہ چیزیں بچوں میں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں دراصل میں اور کیا ہوتا ہے
اگر جو میل پیرنٹ ہوتا ہے ہمارا باپ لوگ بھائی لوگ ہیں نا تو وہ تو کبھی نہیں کرتا یہ سب دے گا وہ خالی پانچ منٹ دے گا کام ختم ہونے کے بعد ہی تورنت لے گا لیکن جو آپ لوگ ہو تو
پسوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے مطلب جیسے ہمارے بچے ہیں اب ان کے ابو باہر سے شام کو کام کر کے آ رہے ہیں ہے نا اب بچہ بیٹھا ہے بچہ دیک رہا ہے اب اور تو اور اب وہ لگ خود ایسے ہو گئے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے انہیں فون یوز کرنا ہے ہم بچے سے کہیں گے تو تم نہ رکھو تو وہ کہیں گے کہ ابو بھی تو دیکھ رہ ہیں اگر یہ غلت تو وہ کیوں دیکھ رہے ہیں تو بچے کے سامنے تھوڑا سا سزگ رہنا چاہیے نہیں آپ کو نہیں لگے گا لیکن یہ بات ہے مطلب ان کو بھی تھڑے د کنٹرول کرنا چاہیے آپ دیکھا ہے بچہ ایک طرف بیٹھا ہے
بالکل آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہلو